ہوں السلام علیکم
وعلیکم الس سلام آپ ٹھیک اچھے سے الحمد للہ آپ ٹھیک ہے
اورا بت آپ کے گھر پہ سب ٹھیک
امی ابو ٹھیک ہے
بس یہ ہاں بس بالکل ٹھیک ہے
اور دوپہر ہو گئی آج اتوار ہے آپ نے کیا کیا دن بار
کی آواز آ رہی ہے
ہاں ہاں مجھے آپ کی آواز بالکل صح صاف آ ہے ہاں ہاں بالکل
باہ بھی نہیں دے رہا ہوا میں پچھل دس
میں دے رہا ہوں میں دے رہا ہوں آپ مجھے بتیں گھر پہ سب
بہت ہے میں نام کے ساتب ٹھیک
نہیں میں نے ایک قسم سے یہ شاید آڈیو میں کچھ پرابلم آ گئی ہوگی ہوں اور گھر پ سب ٹیک ہےجھے بتائی کانا کا کھایا ہاں ہم نے تو کھا لیا ہم نے آج مسور کی دال پکائی تھی ہاں مسور کی دال پکائی تھی ہم نے آج اور تھوڑا ایئر
اور کیا اور
ہاں اور آج اتوار کا دن ہے تھوڑی گرمی بھی بڑ گئی آج کل تک تو بارش ہی بارش چل رہی تھی
دوپ نہیں ہوتی تب تھوڑی ٹھنڈی ہوا جوتیانر
ہ بالکل
کیا
بس دعا یہی ملائل فون کے بارے میں
اور سو پیاز کیا ہے
نہیں میرے بھائی جان کا ناج امتحانات تھے یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ کے تو اس کو ساتھ گیا تھا میں اس کے ایم امتحانی مرکز پر تو وہ تھوڑا دور ہی ہے سری نگر کے معانو سری نگر کے اند پر ملا وہ وہ بائی پاس سائڈ سے ہے تو اب اس کو آج میں نے راستہ واسہ دکھایا وہاں سے سے آئے گا آپ خود اکیلے
وہ بیس سال کا بچہ ہے وہ اس کو رنگ فون کے ساتھ پورا دن لگا
اب وہ آج تک نکلا نہیں ہے نا گھر سے باہر اس اسی لیے نہیں اس کو مجھے اتنا بھروسہ ہے کہ وہ اب تو نکلے گا اب تو کالج جائے گا وہ اب اس کو بہت زیادہ ایکسپوجر بہت زیادہ لائک لوگوں سے ملے گا باتیں کرے گا لوگوں کے کے بارے میں جانے گا نئے نئے دوست بنائے گا گھومنے جائے گا ان کے ساتھ اب اسے زندہ کی میں ایک نیا اس کی زندگی میں ایک ایسا دور شروع ہو گیا ہے جو ہم سب آگے بڑھتے بڑھتے پھر لائک چیریش کرتے ہیں
جی جی یہ ایک نیا
بارے میں سوچ رہا تھا میں کہ موبائل موبائل فون کے کتنے فوائد
اچھی چیز تو نہیں ہے فوائد بھی ہے مجھے لگتا ہے ہم لیکن کن کیونکہ آنکھیں خراب ہو گئی ہے
ہاں ارے پرانے زمانے میں ایک دوسرے سے بات کرنے میں بہت مشکل مشکل ہوتی تھی پر آج کل موبائل فون کی وجہ سے ایک ویڈیو کال کر لی ہم نے اپنے دوست کو یا جو دوسرے ممالک ہوں میں ہمارے رشتے دار ہمارے دوست رہتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک ویڈیو کال کر لی اور ان کا حال چال پوچھ ل لیا وہ تو اس کا ایک بڑا اہم ہی فائدہ ہے
فائدہ تو ہے مجھے زیادہ اٹھا رہے ہیں ہم نقصانہ بہت زیادہ اور ہمیں موبائل فون بھی اچھے ذمہ دار دار نہ طریقے سے ذمہ دار ہو کے ایک ذمہ داری ان استعمال کرنا چاہیے یا انٹرنیٹ کو اسع استعمال کرنا چاہیے کیکہ مجھے لگتا ہے فائدے بہت سارے ہیں لن مجھے لگتا ہے نقصانات بھی بہت ہے ا خود کو تھوڑا سنبھال لے نا مجھے لگتا ہے کہ نقصانات زیادہ زیادہ اٹھاے کیونکہ پورا دن ہم بس بس پہلا کرتے تھے اب تو دس لوگ کے ہاتھ میں فون ہے اور سب اپنا اپنا فون دیکھ رہے کوئی بات کوئی کسی سے بات ہی نہیں کر رہا اب جب فون جسے انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہے انسان اگر دوسرے انسان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کو بہت پتاہ ہے کہ میں کیا بات کروں اس سے میرے پاس توات بات کرنے کے لی جب ہم بیٹھ
ہاں ہاں بالکل کل آپ
بات کرنا مطلب یہ بھی ان کا سب سے بڑا
لیکن آج کے طالب علم کے لیے جو یہ موبائل فون ہے نا وہ تو ایک چلتی پھرتی چلتی پھرتی لائبریری جیسی ہو گئی ہے گوگل یوٹیوب اور مختلف ایجوکیشن ایپس بن گئی ہے جس کے ذریعے جو ہم مشکل چیزیں بھی انسان ایک اسٹوڈنٹ ایک طالب علم اپنے گھر میں بیٹھ سمجھ سکتا ہے لاک ڈاؤن کے دور میں آپ نے خود ہی دیکا کہ موبائل فون کے ذریعے ہی طالب علم جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے وہ بھی اس کا ایک بہترین فوائد ہے
ج ہاں وہ تو ہے مطلب اس مشکل کے وقت میں تو کام آیا نا مطلب اور پڑھائی پڑھ یا لوگ جو پھر آن لائن جاب جس کی وجہ سے وہ بھی بہت اچھی
ارے ارے آج کل تو ہزاروں لوگوں میں موبائل کے ذریعے ہم آن لائن بزنس کر رہے ہیں ایک دوسرے سے پیسے کا لین دین آن لائن بینکنگ صرف ایک کلک پر ہو جاتا ہے پہلے کووڈ سے ہی موبائل کا دور شروع ہو گیا
ب بالکل لیکن ہر بچے کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں بھی فون ہے اور یہ اچھی بات
ہاں وہ آپ نے بالکل بکل صحیح فرمایا اس کی بہت نقصانات بھی ہے نا اس سے برے اثرات ہمارے صحت پر بہت زیادہ برے اثرات ہماری آنکھوں کو کمزور کر دیتا ہے اس سے نکلنے والی جو یہ بلو لائٹ ہے وہ نیند میں خلل دیید تی ہے اور جب ہم ایک جگہ بیٹھ تو ہمارا موٹاپا اور ہمارا دماغی تناؤ بھی بھتا ہے
بالکل کیوں نا اور مطلب مجھے لگتا ہے کہ
ڈسٹریکشن سب سے بڑا سب سے بڑا نقصانات تو میرے حساب سے اس میں یہی ہے کہ ہم سماج سے دور ہو رہے ہیں پہلے زمانے میں ہم ایک دوسرے سے بات کرتے تھے اپنے دوست کے ساتھ کھیلتے تھے آج کل تو ایک کمرے کے اندر موبائل چلاتے ہیں گیمیں کھیلتے ہیں اور وہ جو ہماری وہ سچائی تھی وہ مٹھاس تھی نا زندگی کی
تھوڑا بالکل میں میں آپ کی اس بات سے اور انسان نہا حقی حقیقت جا رہا ہے لائک حقیقت پسندی ختم ہوتی جا رہی ہے لوگوں میں ہر چیز
ہاں بالکل
چیز کوئی بھی ہر چیز ل کے آ گئی ہے ہوا اور یہ سب چیزیں مجھے لگ
نا یہ بھی تو موبائل فون اور سوشل میڈیا کی ایک انسان خود کو کسی دوسرے چہر میں دیکھ بالکل اور ویسی ویسی ہی خواہشات رکھ جو
پستب انسٹاگرام بالکل بولو آپ کوئی ایسے دو گے آپ جو اتنا اتنا کما رہے ہیں ایسے سے ایک خوبصورتی کا بھی ان لوگوں نے کہ یہ ایک پیمانہ ہے خوبصورتی کا جس کے پا اس طرح کی آ
اور لگاؤ مان لو کہ یہ نہا چلتی پھرتی ہمارے لیے مشکلات بھی پیدا کرتی ہے جو گھر والے کے ریب ہو وہ کہاں اس کو اتنا افورڈ کر سکتے ہیں
ام بات ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے نا تو وہ خود کو اور وہ لوگ کہاں سے آئے ہیں کیسےتے ہیں ان کے یہ انسان سوچتا ہی نہیں بس انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس یہ چیز میرے پاس کرتے ہیں نا اپنا لوگوں کے ساتھ وہ آتا ہے آپ کے پاس جو ہوتا ہے
ایک بات بتاؤں میں ایک بات بتاؤں میں اس سے نا ہماری مجھے لگتا ہے نا ہماری پرائیویسی کا بھی خرہ رہ ہے نا کیکہ سائبر کرائم جیسی چیزیں یا اسکیمس یا ڈیٹا لیک ہونا یہ بھی اس موبائل کی وجہ سے ہی ہوتا آپ نے دیکھا آن لائن اسکمس ہوتے ہیں لوگ کا پیسہ چلا جاتا ہے چور ہو جاتی ہے گیمس کے ذریعے ہم پا یہ کہتے ہیں ہے نا بالکل گیبلنگ کہتے ہیں گیملنگ ہوتی ہے
ہوں
مطلب بڑے ہی خطر ہے اس کے لیکن ایک بات تو ہے کہ ایمرجنسی کی وقت اس سے حفاظت ہمارے پاس مان لو کوئی بیمار ہو گیا یا کچھ کسی کو ایکسیڈنٹ ہو
ہاں
دیے گئی ہے تو اس کی سیفٹی اس کی اس کی ہیلتھ اس کی سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہے یہ موبائل فون ہم آج کل اس کے اس میں ایسے ایپس مختلف ایپس اور ہیں جیسے کہ گوگل میپ لوکیشن کسی بھی پتے پہ پہنچنا ہے تو جلدی پہنچ جاتے ہیں وہ بھی بہت اچھا اچھا ہے نا اس کا
جی جی ج
اور آپ نے آپ نے نوٹس کیا ہے جب ہم سونے سے پہلے دیکھتے ہیں نا موبائل تو نیند ہی نہیں آتی ہے پھر رات بھر نیند بھی نہیں آتی ہے رات ہم سونے سے پہلے موبائل دیکھیں گے
انسان ک سے اس کو استعمال کرنا چاہی چے اس کے نقصانات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے انسان کو وہ لے کے چلنا چ فائدہ تو پہنچا رہے لیکن اس کے نقصانات بہت ہی زیادہ ہے
ہاں مجھے لگتا ہمیں تو موبائل کا استعمال کرنا ہے لیکن ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں ایک باکس م کرر کرنا چاہیے یا ہمیں سونے سے پہلے کم از کم ایک گھنٹہ پہلے ہی خود کو موبائل سے دور رکھنا ہے یا ہممبر دنیا سے لے کر جو حقیقتی دنیا ہے اپنے لوگ اپنے دوستوں اپنے رشتے دار اپنے بھائی بہنوں سے ملے
کٹ جاتے ہر چیز سے کٹ جاتے ہیں ہاں بالکل اور مجھے لگ لتا ہے کہ جیسے چیزیں آئی ہے جیسے کہ چارٹ باٹس ایریا تھے ہم ہر چھوٹی سے چھوٹ چھوٹی چیزیں تھے کہ جیسے ہم چارٹ جی بی ٹی سے پہلے جو کام خود کیا کرتے تھے اب ہم وہ کام ہم اپنے دماغ سے
بالکل بالکل پہلے زمانے میں نا ہم ایک خط لکھ نہیںت تھے آپ کو پتا ہے چاہے وہ انگریزی سے زبان میں ہو یا اردو زبان میں ہو تو ہم کسی سے لکھواتے تھے جس کی اچھا اچی انگریز ہو یا خود کوشش کرتے تھے آج کل تو ایک منٹ میں لکھ دیتے ہیں وہ اما زاو فزوق
ک چز چیز نہیں ہے میں میں میں اس لی بہت خراب بات ہے انسان کو اسہ غور انٹرنیٹ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے لیکن ہم شاید بہت کچھ قیمتی بھی لیا ہے سب سے بڑی چیز ہمارا واقت کیا ہے یہ یہ نہیں رہی کہ کو کتانا وقت میںے صبح فون ہات میں لو شام سے رکھتے ہیں اور انسان بولتا ہے کہ پورا دن کہاں گ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا وقت کہاں س نکل پگے بہ تو وہ ہمیشہ جلد رہے گی یہ ایسا ایک موضوع ہے جس پہ بھی ہے لیکن مجھے لگتا ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے میں آپ سے بات کرتی ہوں میں ذرا
چلے شکریہ والسلام وسسلام گھر میں سب کچھ سلام کہیے کہ ڈالا
چلیے ٹھیک ہے تو سب کوچ سلام کہیے گا وعلیکم السلام